رہ نا تھوڑی بات ہی تم بھی ک
آپ ٹھیک ہو وعلیکم السلام سحت ٹھیک ہے
الحمد للہ بس کہاں صحت کہاں ٹھیک ہے بس یہی کھانسی ہے زکام ہے بخار ہے تھوڑا سا
کیا کرے یہ صحت آج کل کسی کی ٹھیک ہی نہیں رہتی
میں آج کالج گیا تھا میرا احان تھا تو وہاں میں نےیکھا میرے سب دوست کو یہی بیماری لگ گئی ہے ہی خھاسی زکام ہے پتا نہیں کیا اس ہوا میں ہی پھیل گیا ہے
ہاں اصل میں موسم مست رہتا ہے صحیح سے ا ب کبھی بھی بارش ہوتی ہے کبھی سردی ہوتی ہے کبھی گرمی
پرسوں سے وہ بارش کڑی دھوپ انسان بیمار جی
وہی ہے نا مسئلہ مطلب جب گرمی ہوتی ہے تب ٹھنڈا پانی پیتا ہے بس دعا آپ کی آپ سنیں آپ ٹھیک ہے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان بھی ٹھیک ہے ابو جان بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں بس تو آپ ب بتاؤ یہ بچے اسکول گئے تھے
ہاںج ایک چھوٹی والی تو گئی ہے اس کہ آنے کا وقت ہو گیا تو بڈی والی آج اس کو چھٹی تھی کیونکہ کل سے اس کے امتحان شروع ہو ہ ہاں ہ اسی لیے اس کو چھٹی تھی آج
اوکے پھر
ہ آپ کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ بڑات
ہاں ہاں دے دو فون مجھے بڑی یاد آئی ہے اس کی
الل السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک اچھے سے
کیا ٹھیک
ہاں بس دعا مجھے بتاؤ کیسا گیا آپ کا چھٹی والا دن مزے ہی کیے ہوں گے
نہیں میں پڑھائی کر رہی تھی
اچھی بات ہے پڑھائی کر رہی تھی کل کس کا امتحان ہے کل کس کا اگزام ہے
انگلیش
انگلش انگریزی کافھر تو اچھی بات ہے آپ نے پڑھائی کی ہوگی اسپیلنگز بھی یاد کی ہوگی
ہاں ہاں
پڑھائی کس کے پاس کرتی ہوں ما کی پاس ہی پڑتی ہو کہ ٹیوشن جاتی ہو آپ
مما کے پاس ہی
پھر تو اچھی بات ہے مما کے پاس پڑھنا چاہیے مما کی بات مانی چاہے کبھی کبھیابا کے پس بھی پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے ہاں میرا امتحان زبر بہت اچھا بہت ہی اچھا پیپر گیا میرا میرے تو امتحانات ختم ہو گئے لیکن آپ کیا آپ کل سے شروع ہو رہے ہیں چلے کوئی نہیں امتحانات سے ڈال نہیں چاہیے امتحانات ایک انسان کی قابلیت کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کا مطلب کچھ نہیں مارکس کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے نالج کے پیچھے دوڑنا ہے ٹھیک ہے میری جان
اوکے
اور بتاؤ چھوٹی بہن کیسی ہے
وہ ٹھیک ہے وہ اسکول گئی ہے
اچھا ہاں اس کا کہاں امتحان ہوگا وہ تو ابھی بہت چھوٹی جماعت میں ہے چلو پھر اس کو بھی پیار کرنا چاہیے وہ میں نے دیکھا ہے نا وہ آپ کو بہت ہی پیار ویار کرتی ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اتنی اچھی باتیں باتیں نہیں کرتی ہو ہاں اور بتاؤ چلو پھر دے دو آپ ما کو فون بیسٹ آف لک فور یور ایگزام کل اچھا پیپر کرنا ٹھیک ہے اوکے اوکے شکریہ ویری گڈ
ہاں جی بتائیے کیا بول رہے تھے آپ
ہ بس یہی بول رہا تھا کہ پڑھائی کی بول رہی تھی ہاں یاد بات کیا اور میں نے بولا آپ کس کے پاس پڑ ت ہوں تو بول رہی تھی میں ماما کے پاس پڑھتی ہ میں نے بولا اچھی بات ہے ماما کے پاس پڑھنا چاہیے ماما کی بات مانی چاہیے بابا کے پاس بھی کبھی کبھی پڑھنا چاہیے
آج کل کے بچے تھوڑی نہا کوئی بات مانتے ہیں ہاں بڑا زبر زبردستی سے مانتی ہی نہیں ہے
چلے کوئی نہیں آہستہ آہستہ آ جائے گا گ اسی حساب مان جائے گی یہ بچ ہی ہے ابھی
ٹھیک ہے اور باقی آپ بتاؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں بس دا آپ کہاں جا رہی مجھے لگ رہا ہے آپ چل رہی ہے اس وقت ٹھیک
مجھے آئی
اچھاوز اس کو اسکول سے آنے کا وقت آ گیا ہوگا نا
ہاں اس کو لانے کا وقت آ گیا تو اس کی بس س گئی ہو گیتوں اوری گیت اس کو لینے جانا ہے
چلو اچھی بات ہے اور بتائیے آپ نے کیا سالن پ کہ تھا میں نے سوچا میں نے سنا تھا آپ کو ہماری ہم ساانینی آم کا آچار بھیج جاتا تھ بٹ وہ
ہاں وہ باہر سے لایا تھا کسی نے کوئی باہر کا تھا اچھا تھا وہ میٹھا تھا لیکن کان کے سات نہیں اھایا جا سکتا تھا
دیکھا وہ مجھے بول رہا تھا چاچا جی کہ آپ اس کو مزہ دیکھو میں نے بولا کہ مجھے جیسے وہ م ربااگا جیسے کہ اس میں
نہیں وہ جیسے کیریاں ہے نا ان لوگوں نے کیریا سکھائییا پھر اس کا اچار بنایا ہے
اچھا کچا آم کو سکھا سکھایا ہے
سکھ جو ہارڈ والا آام ہوتا ہے نا جو سبز سبز رنگ کا ہوتا ہے نا جو بہت گرین ہوتا ہے
ہاں بہت کچے آم نا ہاں
تا ہے نا اسی کو کاٹتے پھر سکھا د ہے اسی کا بنا ہے
ارے سکھانے کا سالن سکھانے کا تو ہم کشمیریوں سے پوچھو ہم تو کتنی سبزیاں اور اب اپنے لیے سرمایہ رکھتے تھے جب سردیاں آتی تھی سکھ سکھے ہوئے سالن کے تو مزے ہی کچھ اور
ہم تو ہر وورائٹی ا سکھ ہے ہم تو یہاں ہر چیز کا ہم تو یہاں چکن کا اچار بناتے گوشت کا اچار بناتے سبزیوں کا تو اچار بنتا ہی ہاں
ہوں اد
چیز کا جی جی جی بالکل ہر چیز کا اچار بنتا ہے جی جی بالکل ہر چیز کا اچار بنتا ہے
اور بتائیے
ہوں بس آپ بتائیے اور کیا چلتا ہے بس شکر شکر سب ٹھیک آپت بالکل بالکل سب ٹھیک پاپا بھی بالکل ٹھیک
آپ کی بہن آئی تھی کچھ دن اپنے ج ہسبینڈ کے ساتھ وہ گئی کہ وہ ابھی ادھر ہی ہے
نہیں وہ آنے سسرال چلی گئی تو ابھی تو آج شاید اپنے حساب سے ال جائے
ان کے ساتھ پرسوں بڑے مز آئے تھے نا ہم نے کنے
جی ان کے ساتھ تو بہت مزے آتے ہیں ان کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے ہمیں تو وہ
ہ نہیں ان کے شوہر نا بہت بہت مذاق ہی کیا ہےا
بس ہاں مذاق ہاں ہم مزا ج جی جی جی جی بہت ملنسار ہے بہت زیادہ مطلب ان کا جو خلوص ہے
ہاں وہ بہت اچھا
بالکل بالکل ہاں جی جی اور ہنسنے مسکرانے والی بات کرنے والے ایسے کوئی ایسے چپ چپ رہنے والے نہیں ہے مطلب ہم جیسے ہی ہے
ہم جیسے ہی اور ہمیں اپنا مطلب ہمیں فیملی کی طرح وہ بھی لگتا ہے اور وہ بھی لائک فیملی کی طرح ہی
ہاں بالکل بالکل وہ بھی مطلب بہت جلدی ایڈجسٹ ہو گئے ہاں بالکل ویسے وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ جیسے ہماری فیملی کا حصہ ہونا جیسے جیسے بہت سالوں سے ہم ان کو جانیں گے کیونکہ اب یہ چیز اب ان
مہربانی تھی کہ ہمیں انہوں نے پکنک پہ بھی لیا اپنی گاڑی تھار میں جو تار دی ہم نے جس کو ہم نے تار دیا
ہاں وہی وہ اصل میں بہت اچھے مزاج کے ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا آسان ہو گ ورنہ جو بات نہیں کرتا یا دوسری جو آپ کی چچیری بہن ہے ان کے پتی کا تو پتا ہی ہے ان کی تو مجھے شکل بھی نہیں یا ہے اور اللہ اللہ کر کے ب جو ان کا کیسا نام اتر ہے ان کی تو شکل بھی یاد نہیں ہے بہت کی تو دور کی بات ان کو تو میں نے دیکھا بھی پتا نہیں کون سی
اچھا وہ سائنٹسٹ جو ہے ار سائنٹسٹ لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے نا وہ بڑے لاجیکل اورنٹیڈ ہوتے ہیں وہ اپنے اموشن شبات ہے وہ کسی سے زیادہ انٹریکٹ
نہیں ان کے پت نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے نا تو بہت سارے لگ سائنٹسٹ ہوتے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا وہ دنیا سے کاٹ کے ہی رہ جاتے ہیں وہ کوئی سائن سٹ نہیں ہے بس ڈیٹا سائنٹسٹ ہے وہ وہ والا سائنٹسٹ نہیں ہوتا ہے
ایز صحی اور
بس اور کیا کریں اب کسی کا ہوتا ہے مزاج ایسا مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں ڈفرنٹ ڈفرنٹ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں سب سب ہاتھ میں پانچوں کے لے آئے پانچوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتی نا
ہاں وہ بات تو اپ نے سچ کی کے ہاتھ میں پانچ چونک لیا ہے اور پانچو صیح
ایک جیسی نہیں ہو سکتی تین سب کے مزاج الگ الگ ہے رہنے کے سہنے کا طریقہ بالکل بالکل ہاں مطلب ہ بالکل بالکل بالکل اور سب کی پرورش مختلف ہوتی ہے صرف گھروں میں ہوئی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے
ہاں کت گٹ کا ماحول ب
بالکل جی جی جی اور انسان کی بھی اپنی فطرت سب کی مختلف ہوتی ہے تو اس میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے
بتائیے آج گرمی بہت این
ہاں بہت بہت بہت زیادہ گرمی ہے عجیب سی کچھ گھٹن جیسی ہے
ہاں بہت گرمی ہے میں مطلب میں ابھی کالج سے آیا نا مجھے اتنی پیاس لگی تھی کہ میں نے گاڑی میں پوری باٹل پی لیی
بالکل بالکل بالکل آج بہت گرمی ہے اب جیسے جیسے ایک ایک دن گزرتا جا رہا ہے نا
گرمی بڑھ رہی ہے پانی نہیں کرتا ہے نا باہر نکلنے کا
ہاں ہاں بہت آج کل بہت لوگ سب لوگ ہی کیا کہتے ہیں کہ اوائڈ کرتے ہیں باہر جانا
میں سوچ رہا تھا کہ ہم آج چاؤمن آرڈر کریں گے
نہیں میرا ایسا کوئی خاص موڈ نہیں ہے آج چؤمن آرڈر کرنے کو اور مجھے شاید باہر جانا ہے آج
چلے پھر کوئی نہیں پھر کبھی پارٹی ہم تو کر لیں گے آ مجھے بڑا شوق ہے نا پھر
ہاں یہ تو ہے نا جب آپ کو شوق ہوتا ہے نا توب آپ کو لگتا ہے کہ سب کا شوق
آپ ہی تو کل مجھے بول رہی تھی ہم چلو آئس کریم کھانے جائیں گے مٹکا کلفی بٹ اس وق گلا خراب ہے ن ما شام کو آپ ہی بلا ساڑھے آٹھ بجے بول
تو آپ لڑک آپ کہیں بھی جا سکتے ہو آپ کو کیا مسئلہ ہے
پہلے بیمار تھا نم ورنہمہ آ جاتا
ٹھیک ہو جؤ گی میں تب پوھوں گی پھر دھوں گیپاھے آٹ آؤے میرے ساتھ
کوئی نہیں ساڑھے آٹھ بج سے ہوگا ہی نہیں وہاں پر کوئی
ہاں ہوگا ہی آپ کو پتا ہے نا مند نکلے ہی ہو کبھی باہر آپ بس گھر پہ ہی بیٹھے رہتے ہو
چلے پھر پھر کبھی بات کرتے ہیں بعد میں شام کو ملتے اللہ حافظ اللہ حافظ
ایمان